ہیلو ہیلو ہیلو
جی ہیلو
السلام علیکم رحمۃ اللہ و برکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اور کیسی ہیں
ٹھیک ہے آپ بتائیے کیا کر رہی تھی
جی جی بس کام کر کے فارغ ہوئے
جی اور سب خیریت سے
جی جی الحمدلللہ سب خیریت سے ہے
امی ابو کیسے ہیں آپ کے
ماشاءاللہ الحمدللہ وہ ایک دم خیریت سے ہیں
اور بتائیے کھانے میں کیا پکہ ہیں آج
آج ہم بنائے ہیں گوشت پلاؤ روٹی
ماشاءاللہ ماشاءاللہ
جی جی اور آپ فرمائیے آپ کیا کر رہی ہیں
کچھ نہیں بس ابھی میں بھی فری ہو کے بچوں کو ٹیشن اسکول بھیجی میں کام کر
ماشاءاللہ
کام کر لے تھوڑا کہاں بھی بچے کو لینے جانا ہوگا
جی جی جی
کھانا پکایا میں نے بھی
جی اور آپ کے شوہر چلے گئے
جی
آپ کے شوہر چلے گئے
شوہر ناشتہ کر کے چلے گئے ان کو بنا کے دیے تھے آج پراٹھے آملیٹ بنا کے کیتی ہے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل شوہر کا شوہر کی خدمت خدمت کرنی چاہیے ٹائم سے ناشتہ کھانا یہ سب ٹائم ٹائم سے دینا چاہیے بنا کے بالکل
جی جی جی جی اور بتائیے آپ کے شوہر کہاں گے
جی جی ہمارے شوہر دفتر چلے گئے
جی جی
جی اور اس ایج میں آپ نے کیا کیا پکایا تھا
آج میں نے کھانا میں پکایا تھا دال چاول چٹنی اچار یہی سب آبھی بچے ہیں
اور آپ نے عید میں عید عید کی بات کرتے ہیں عید میں کیا کیا بنایا کیا کیا لوگ آئے
جی
جی بولیے
ہاں میں بول رہی ہوں آپ نے عید میں کیا کیا بنایا تھا ہیلو آواز آ
جی جی اور بتائیے اور سب خیریت سے
جی جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے
ابھی جانا ہے باجی جی بچوں کو لینے اسکول ڈیڑھ بجے چھٹی ہو جائے گی بچوں کو لائیں گے ہاں بچے بولتے ہیں ممما امی جان یہ بنائیے وہ بنائیے بنانا پڑتا ہے باجی ابھی نماز کا ٹائم ہو جائے گا نماز پڑھنا ہوگا ا بچے کھانے کے لیے مانگتے ہیں تو بنانا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ
جی بالکل گھر کا ہی بنا بنا کے کھلانا چاہیے بچوں کو کیونکہ باہر کا کھانا بہت نقصان کرتا ہے اور باہر کا جتتا جیتا باہر سے کھانے سے بچ سکے اتنا ہی اچھا ہے
جی جی جی جی میں باہر کا نہیں دیتی باجی بہت نقصان کرتا ہے
بنائے گھر پہ اچھا ہی کھلیں باہر کا جتنا ہو سکے تو کھانے سے بچے
ڈرائی فروٹ کھلا دیتی ہوں ملک دے دیتی ہوں باجی ا ایسے ہی ابھی جائیں گے بچوں کو لائیں گے کھانے میں کہیں گے امی جان کیا بنائی ہیں نکالیے بہت بھوک لگی ہے
جی ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے آپ اپنے بچوں کا مطلب کیئر کرتی ہیں دھیان دیتی ہیں دینا بھی چاہیے کیونکہ بچوں کا شریر ہے ابھی بنے گا تبھی بڑے جا بڑے میں طاقت
جی جی جی جی جی جی ماشاء اللہ
اسی لیے بچوں کو ٹائم سے کھلانا پلانا پڑھائی لکھائی سب ایک ٹائم بنا لیجیے
آج لنچ میں بنا کے دیے تھے بچوں کو باجی وہ پیزا بنا کے دیے تھے مما امی جان پیزا لے کے جائیں گے تو ہم کہیں بیٹا لے جا نا میں بنائی ہم کہیں گھر پہ ہی بنا دوں گھر میں ہی بنا دیں گے بیٹی کا فرمائش تھا امی جان میرے کو اتلی ڈھوسا کھانا ہے تو میں بولی بنا دوں گی بیٹا اور اس کو
جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھی بات باہر کر نہیں دلاتی ہیں اپ خود ہی بنا کے پ کےلاتی ہیں
اور تو تلاوت میں لگے رہتی ہوں آج کل کل کی دیکھ رہے ہیں کیسے چل رہا ہے ماحول ا ہر جگہ دیکھیے کیسے کیا ہو رہا ہے
جی جی
کو سم جاتے رہتی ہوں ب بچے سمجھتے ہیں ہاں جی امی جان آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں
جی جی
اور سنائیے باجی آپ
اور سب بڑھیا ہے اللہ کا شکر ہے ویسے بھی اچھی بات ہے اللہ کا شکر کرتے بھی رہنا چاہیے ہر چیزوں میں ہے نا اللہ خوش ہوتا ہے ال دن میں کم کم اللہ کا کئی بار ذکر کرنا چاہیے
الحمد للہ
جی جی اور نماز
نام جی جی با باجی نماز ہو جاتی ہیں چھوٹ بھی جاتی ہیں کبھی ہو
جی جی نماز روزہ بالکل پابندی سے کرنا چاہیے چاہیے کیونکہ اللہ تعالی اسی چیز سے خوش ہوگا ایک کہ
جی جی ماشاء اللہ کرتے ہی رہتے ب بچوں کو بھی سکھاتے ہیں بچوں بھی پڑھیں ا چھوٹے سے بڑے ہی چھوٹے سے ہی سیکھتے ہیں بچے لوگ باجی
بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں
جب سکھائیں گے جب نہ بڑے میں عادت پڑے گی بچوں کی
ہی فرما رہی ہیں آپ
جی
بڑوں کا بڑوں کی عزت بڑوں کا خیال سب بچپن سے ہی سیکھا جاتا ہے کیونکہ ہم جب بچپن سے سکھائیں گے تبھی تو بڑے ہو کے سیکھیں گے نہیں تو پھر تو جوانی میں کیا کوئی نہیں سیکھتا کچھ
کوئی نہیں سیکھ پاتا باجی بہت پریشانیاں ہو جاتی ہے آج کل کا ماحول دیکھ رہی ہیں باجی کیسا چل رہا ہے اللہ کے بارگاہ میں ہی چلنا چاہیے اللہ کے بارگاہ میں ہی بچوں کو ڈالیں نیک راستہ دکھائےیں نیک تعلیم سکھائےیں اچھی باتیں سکھائیں
نیک ا اولاد بنانے بنانے کے لیے بالکل جی جی جی
ائیں گے بچے کو جبھی آگے جا کے سیکھیں گے باجی چھوٹے سے ہی تعلیم نہ دیں گے تو تو آگے کیا سیکھیں گے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اسی لیے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں اور اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کرائیں اچھے سے وہاں سے اچھے علم پا سکے بچے
جی جی جی شبان اللہ
اور با جی اور آئیے تشریف لائیے میرے گھر گھر میں آئیے
جی انشاء اللہ ضرور آؤں گی
آئیے تشریف لائیے میرے یہاں جو پکوان بنے اس کو
جی جی بالکل انشاء اللہ انشاء اللہ ضرور آؤں گی
اور بتائیے باجی امی کیسی ہیں آپ کی
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہیں
ابھی بچے بھی آ جائیں گے باجی ڈیڑھ بجے تو ان کو بھی کھانا کھلانا پھر ہے تو سلا دیتی ہوں اور پھر ہے تو ٹیوشن جی جی
دو تین گھنٹے ان کو اردو پڑھاتے عربی پڑھاتے ہیں
اچھا الحمد للہ ماشاء اللہ شبحان اللہ شبحان اللہ جی جی جی پڑھاتی ہیں آپ
جی جی
ماشاء اللہ ماشاء اللہ
جی جی شکریہ
ابھی بچے بھی آ جائیں گے تو کھانے کھلائیں گے کھانے کھلے کے بعد سلا دیتے ہیں باجی پھر ٹیوشن کا ٹائم ہو جاتا ہے بچے پڑھنے جاتے ہیں باجی یہاں اردو والے بھی آتے بھی ہیں نہیں بھی آتے ہیں تو ہم خود ہی پڑھا لیتے
جی جی آپ بالکل خود پڑھائیے کیونکہ دیکھیے بچے ہیں ابھی سے ذہن میں چڑے گا تو زیادہ بہتر رہے گا بڑے میں اتنا نہیں بچے وہ کر پاتے اس لیے ان کو وہ بچپن میں ہی اردو مطلب اچھے سے اچھی تعلیم اور علم دینا چاہیے آپ کوشش کریے کہیں سے آپ ٹیوشن لگائیے ب بچوں کو عربی کے لیے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل بےشک لگوانا ہے باجی ایک کیونکہ ہندو اردو اردو نہیں پڑھ پا رہے باجی باقی اسکول جاتے ہیں ٹیوشن جاتے ہیں
جی جی باجی
یہاں مولانا لوگ آتے ہیں باجی چار دن آئیں گے چھوڑ دیتے ہیں
اچھا آس پاس کوئی لیڈیز نہیں ہے پڑھانے والی ان کو لگا لیجیے
ام باجی یہاں بہت کم لوگ آتے ہیں نہیں آ پاتے ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھا پاتے ہیں یہاں کے جتنے مطلب بچے ہیں زیادہ پڑھے ہوئے نہیں ہے باجی یہاں
مطلب وہاں دن کا زیادہ وہ نہیں ہے
ہاں ہاں ہاں مطلب پہلے پڑھتے تھے اب مولانا لوگ آئیں گے باجی چار دن پڑھائیں گے چار دن کے بعد چھٹی میرے بڑے بیٹے
قابل بنائیے کہ آپ کا بیٹا س دین پھیلائے وہاں
جی باجی ابھی میرے بیٹے ستائیس اٹھائیس پارہ قرآن کی پڑھ لیے تھے اور ہے تو پھر پھر اس کے بعد حافظی چھوڑ دیے ہیں ہ حافظی کو پھر اب لگوانا ہے باجی فون کرتے ہیں آئیے تشریف لائیے میرے گھر میں میرے بچوں کو نیک راس تہ دکھائیے پڑھائیے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں باجی آپ
آئیے بالکل تشریف لائیے بھائی بچے نہیں پڑھیں گے اردو تو کیسا د اللہ کے دین کے راہوں میں تو چلنا چاہیے تھوڑا بہت
تھوڑا نہیں ہے دن کے راستے پہ ہی چلنا چاہیے ہماری ہم یہ تو ہم تو یہاں مہمان ہیں کچھ دن کے لیے ہمیں تو وہیں جانا ہے ا اص اصل میں کام ہمارا وہیں ہے
جی جی جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ
اسی لیے ہم د دین دنیا میں بھی مطلب
دنیا میں ہے ہی کیا ہے یہی تو ہے آخرت میں کیا ہے آخرت میں تو یہی سب جائے گا نا باجی
بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں اپ
آخرت میں تو یہی سب جانا ہے نا
باجی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا انشاء اللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ
جی جی اللہ حافظ